ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورکاتہ-
گ کیا کر رہے ہیں اپ-
بس ب ب کیا کریں گے
نیٹورک پرابلم ہے کیا-
نہیں ب-
آواز صحی نہیں آ رہی ہے-
بڑی خبصورت رہ- سس
جی- جی
کیا آپ ہمیں سن پائی ہیں
ماشاءاللہ- ایک بار اور رپیٹ کریے کٹ رہی ہے آپ کی آواز-
کیا کر رہیں ہیں?
جی بس ہم- کام سے فارغ ہو کے آرام فرما رہے تھے-
جی
چلیےچحھی بات ہے آپ کا کھانا بنا ہو گیا-
جی کھانا پی کے فارغ ہو گئے ہیں-
اچھا گھر والے آپ کے
ہ جی جی سب کھا پی کے فارغ ہو کے آرام فرما رہے ہیں
اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ نے نماز ادا کر لی
جی آج جی جی ہم نماز ادا کر چکے ہیں
چلیے اچھی بات ہے ماشاء اللہ
اور آپ فرمائیے
بس کام سے فارغ میں بیٹھا ہوا ہوں آپ سے بات کرتے
جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور آپ کا کھانا پینا ہو گیا
جی جی میرا کھانا ہو گیا میں ہونے کے بعد کھایا نہ کھانے کے بعد پھر بیٹھا
اچھا اچھا جی جی جی بالکل بالکل اور فرمائیے
اللہ کا کرلم ہے آب سب کی دعائیں ہیں
جی جی وہ بالکل
اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے
اللہ کا جی اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے
جی جی بالکل کوئینا اللہ کررتے رہ ہی نہیں چاہیے ہمیشہ
جی بالکل نیٹم میں بہت مسئلہ آ رہا ہے
اتا کوئی مسئلہ ہو آپ کی طرح باقی یہاں پہ میرے سائڈ تو آپ کی آ ایک دم صاف اور خوبصورت طریقہ رہ ہے
جی موسم تھوڑا سا وہ ہے نا اسی لیے نیٹورک میں تھوڑا مسئلہ ہے آواز کٹ رہی ہے آپ کی
م میں ہو آپ کی طرف
جی
آپ کہاں سے ہیں
جی جی
آپ کہاں سے ہیں
ہم یہی ایم پی کے ہیں
اچھا ہاں ط چل رہا ہے
جی جی
تو اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑا
ہاں موسم تھوڑا خراب ہو رہا ہے نا اسی لیے نیٹورک میں ماشاء اللہ
جی جی جی ہو سکتا ہے اسی کارن سے مسئلہ چل رہا ہو کچھ
جی
اور آپ نے دینی اسلام حاصل کی ہے
جی ہم نے مکمل قرآن پڑھا ہے
ماشاء اللہ شاء اللہ
جی جی
یہ بہت اچھی بات ہے بہت خوبصورت بات ہے
جی شکریہ
تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی سدھر جائیں گی دین کے دین کے نام سے دین کو حاصل کرنے سے
جی جی ماشاء اللہ دن کے اعتبار سے بالکل جو ہم اچھا مطلب ہماری اچھی تعلیم ہم کو ملے گی تبھی ہماری نسل مطلب اپنے نسل کو آگے ہم سکھا سکیں گے اچھی تربیت دے سکیں گے
کسل ب رہ
بالکل سب بھی اچھی تربیت دے سکتے ہیں ہم تو ہمیں دل بہ ہو کاا تب
بے ش شک نماز روزہ عبادت صرف اسی میں کو کرنا ہے
جی ب اور صحی فرما رہے ہیں ن
اللہ کہ اللہ کرتے ہیں اللہ کو ایکف منجو ہے
جیشا
بھی ہیں ہمارا تو میرا یہاں پہ عبادت کرے نمازیں پڑھے روزے رکھے سن چلے ہم پر عمل کرے نہیں پر چلے نہیں جشی کرنے پر عمل کرے
فرما رہے ہیں
کرنا بھی چاہیے سن کے مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو مطلب سنے پھر وہ اپنے کاموں میں لگ گئے لیکن آپ اگر جو اچھی چیزیں ہم سن رہا ہے اس چیز میں عمل کرنا ہی چاہیے اس سے ہمارے ہی مطلب کہ نقصانات فائدے ہمیں ہی ہوتے ہیں
جتنا علم ہے علم سے اور بڑھا ہے تو اسی لیے جو آپ کے پاس علم ہو وہ آپ دوسروں کو دیتے رہیے جو میرے
بالکل بالکل
تا ہوں جتنی ہو سکتی اتنی کوشش دوسرے کو دینے
بالکل بالکل آپ کے لہجے سے اور آپ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کیا تربیت ہے
جی جی اسی لیے میرے پاس جو علم ہے کوشش کرتا ہوں جن جن کو دیکھ سوچنے کے لائق
بالکل دین کو دین نہ بالکل کھلانا چاہیے اچھا علم اور حاصل کرنا چاہیے
بے شک میں ام بھی کرے گا
بے شک بے شک
ص بتانے جو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ جب تک ک چیز ہوگی کسی کو سیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی تب تک یہ سیکھ سکتے ہو آپ اس چیز کا عام اد نہیں جائے کی اگر ہم علم دیتے رہیں گے آپ سنتے رہیں گے آپ اس قانون گے دوسرےان چلد
جی بالکل آپ کے ہم علم سے آپ کے بتائے ہوئے راستے میں چلیں گے تو ہمیں بھی آسانی ہوگی
بے شک صحیح فرما رہی ہیں علم
بہت نیٹ ورک میں مسئلہ بہت کٹ رہی ہے آواز
مسئلہ ہے تھوڑا مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے نیٹ ورک میں تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے لیکن کوئی نہیں ہر چیز میں تو آتی ہی ہے
گھر کا مسلہ ہو چاہے کسی بھی چیزوں کا مسلہ ہو
نہیں ہی وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی وائس کٹ رہی ہے آواز کٹ رہی ہے مطلب تو زیادہ اچھے سے سن نہیں پا رہے ہم
چلو میں آپ کو کیوںکہ دین کی بات تو ہر ہر طرف سے رکاوٹ دین کے کام میں ہے
یہ بات صحیح فرما رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں نیٹورک بھی ہمارے
اس کو بھی یہی
جی
وہاں سے ان سب کو دور کر دیں کوشش اس کی یہی
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
جی اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے کہ بالکل مطلب کہ گرمی سے پریشان ہے
بارش نہیں ہو رہی
نہیں بارش نہیں ہوئی موسم بنا ہوا ہے
موسم گر بنا ہوا ہے دیکھے انشاء اللہ ہو سکتا ہے بہت جلد بارش ہو
جی موموز بس بہت زیادہ ہیں
اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت برس رہا ہے تو موسم میں نرمی آ جائے
بالکل بالکل سکتی ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
بہت موسم چل رہا ہے
جی
کیسے ہیں
اللہ کی رحمت ہے اللہ کی اللہ جب چاہے گا تبھی برسے گا
بے شک اور آپ کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے
جی الحمد للہ ہم خیریت سے ہیں
اللہ آپ کو شفا عطا فرماتا رہے اور آپ کی آنے دے جچھ
جی جی
پر چلنے کی توفیق دے اور آپ کی اور آپ کے آنے والے نسلوں
جی جی عمینا ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے بتاا
بس آپ سن رہے ہیں سی ہو بہتر ہے میرے لیے بھی
ب شک بے شک
انشاء اللہ سب صحی ہوگا
جیر بالکل صبر کرنے سے ہی ہر چیز اچھی مطلب مکمل ملتی ہے
سادھی تو اللہ
پیشا
جب تک صبر نہیں ہوگا ساتھ میں نہیں دے گا آج کل میں سب بٹھائیے
جی چلیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے انشاء اللہ پھر ملاقات ہوگی
بے شک ب شک انا ال جلد اللہ حافظ